ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اور کیسے ہیں جی الحمد للہ آپ کیسے ہیں
ہم بھی اچھے ہیں آپ بتائیے
میں بھی ٹھیک ہوں اور پڑھائی یہ سب کیسی چل رہی ہے
پڑھائی تو اچھی چل رہی ہے
اچھا ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھائی آپ کی چل رہی ہے
ابھی تو میری سائیکولوجی چل رہی ہے
اچھا تو آپ کو سائیکولوجی پسند ہے
ہ ہاں میں نے تو یہی سوچ کے لیا تھا لیکن اب پڑھتا ہو تو اس میں بھی بہت پڑھنا پڑتا ہے خیر میرا انٹرسٹ اس میں ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں
ہاں صحیح بات ہے مجھے تو نہیں انٹرسٹ تھا سائنس میں اس لیے تو میں سائنس سبجیکٹ نہیں لی
نہیں سائنس سائیکولوجی سے تھوڑا الگ ہے صف سائیکولوجی سائنس کے اندر ہییا لیکن تھوڑا الگ ہے ا آپ کو انسان کے سائیکی کے بارے میں جاننا انسان کے مطلب وہ کیا سوچ رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ سب کے الگ الگ الگ جو رہتے نا پرسپیکٹو ہو گیا الگ الگ طریقے سے سوچنا کہ کیا سوچ رہا ہوگا فیشیل ایکسپریشن سے پتا لگانا کہ سامنے والا غصہ ہے ناراض ہے جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا کیا کر رہا ہے کیا کرنے کا سوچ رہا ہے بہت ساری چیزیں پ چلتی ہے
ہاں یہ سب تو بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے لیکن پڑھتے ٹائم تو پھر انٹرسٹ نہیں لگتا کیونکہ پڑھنا بہت پڑتا ہے
پ پڑھنے ٹائم میں وہ الگ الگ طریقے کے دے دیتے ہیں جیسے کہ جو ہم لوگ یوٹیوب وغیرہ انسٹاگررام میں دیک ہیں نا شارٹس وغیرہ کہ ایسے ایسے فیکٹ رہتے تو وہ تو مطلب بہت کم بتاتے اس میں
جی اور پھر یہ تو وہی
سبجیکٹ ہے
یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے وہی پڑھائی ہے نا جس میں جیسے کسی کو مطلب
ہوں
کیا کہہ سکتے ہیں یا ٹروما رہا یا تو پھر کسی چیز سے ڈر رہا کوئی یہ تو اس کو بات کر کے اس سے یہی پڑھائی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا
ہاں ہاں سائیکولوجی میں یہ ہوتا ہے کہ جب سائیکولوجی کرنے کے بع سب سائیکولوجسٹ بنتا ہے تو تھھیریپی سیشن لیتا ہے جس میں جو پیشنٹ رہتا ہے اب پیشنٹ ضروری نہیں ہے کہ فزیکل طور پہ بیمار ہو مینٹلی بھی آج کل آج کے ٹائم پہ تو بہت سارے لوگوں مینٹلی ٹراما سے گزر رہتا ہے کسی کا چائلڈ ہوڈ ٹراما کسی کا اڈلٹ کا ٹراما کسی کا الگ الگ چیز کا ڈراما رہتا ہے جس سے وہ لوگ مطلب وہ نہیں کر پاتے باہر نہیں نکل پاتے تو اس میں باہر نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے سائیکولوجی ان کی باتیں سنتے ہیں سائیکولوجسٹ ان کو بتات ہیں کہ آپ نے ہ بہت سارے ا سیری کے پیشنٹ بھی رہتے ہیں ا سی ڈی کے پیشنٹ بھی رہتے ہے جن کو عادت رہتا ہے کہ ہر چیز میں صاف صفائی ہے تو پھر ہر چیز پرفیکٹ طریقے سے رکھا ہوا الگ الگ طریقے کی چیز رکھتا ہے تو اس سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں
جی اور آج کل کے ٹائم میں کیا ہے نا لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تو اس چیز کو زیادہ لوگ امپورٹینس دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے اندر ہی اندر گھٹ رہے اپنی فیلنگس کا اپنے یہ نہیں کر پا رہے اظہار نہیں کر پا رہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میں کیا چاہتی ہوں یہ سب بتا نہیں پاتے کیونکہ سامنے والا سننے کو تیار ہی نہیں اس لیے پھر ڈاکٹرس کی ہیلپ لینی لینی پڑتی ہے کہ مجھے یہ یہ پرابلم ہو رہا ہے جیسے ڈپریشن میں بھی جانا تو یہی ایک کارن ہے نا اگر فیملی والے لوگ سب ساتھ میں رہے سب ایک دوسرے کو ہیلپ کرے سپورٹ کرے تو مجھے نہیں لگتا کوئی ڈپریشن میں جائے گا کوئی مانسک بیماری میں جائے گا
کیونکہ دیکھو آج کل کا ٹائم ایسا بھی ہو گیا ہے نا کہ جیسے کہ لوگ آج کل مطلب آفس جاتے ہیں آفس میں بیٹھے رہتے ہیں اپنا کام کرتے رہتے دن بھر یہاں پرس مطلب سوشل لائف بہت کم ہوگی گئی ہے ہاں مطلب جیسے پارٹی وغیرہ رکھ دیتے بڑے بڑے آفس میں لن باقی نارمل آفس بھی تو ات تھوڑی نا فیسلٹی دیا جاتا ہے آج کل تو جاب کہ اتنے لالے پڑے رہ تھ کہ اتنا فیسلٹی ملتا ہی نہیں لوگوں کو کہ ہر ایک وہ آفس میں آفس کہ دے یا تو پر ایک کمپنی کی بلڈنگ میں ایک سائکولوجسٹ بیٹھا ہے ایسا رہ پاسبل ہی نہیں ہو پا آج کل کے ٹائم پہ آج کل کے ٹائم پہ سوشل لائف زیرو کر کے رکھ دیا گیا ہے انسانوں کو جیسے پہلے کے ٹائم میں کیا رہتا تھا تھا فزیکل ورک رہتا تھا کھیتی کرتا تھا کھیتی باڑی کرتا تھا کوئی مٹکا بناتا ہے تو کوئی لوہا تو لوگ بات کر کر کے ایک دوسرے سے مطلب وہ کرتے تھے چیزیں خریدتے تھے بیچتے تھے یہ خریدنا بیچنے کی تو پہلے کا کیا جاتا تھا اتنا لکھا پڑھی تو مطلب بہت کم ہی لوگ کرتے تھے
کے ٹائم میں تو مجھے لگتا ہے ایک ہی گھر میں رہ رہے آٹھ دس لوگ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کیا اتار چڑھاؤ کسی کو کچھ پتا نہیں رہتا کسی کو کچھ یہ نہیں کون کیا چیز سے گزر رہا ہے کسی کو اس چیز کا یہ دے رہتا ہے
وہی بات ہے انسان سے زیادہ تو اس کے موبائل کو پتا ہوگا کہ وہ کس چیز سے جوجھ رہا ہے کہ موبائل نے موبائل جیسے ہی آیا اسمارٹ فون تو انسان کی دنیا مطلب ایک طرفی ایک طرف سے پوری بدل گئی
جی جی مجھے لگتا ہے پہلے تو پھر بھی لوگ ایک دوسرے سے فون پہ بات کر کے ہال چال پوچھ لیا کرتے تھے جب وہ کم پیسے کا جو ریچارج کرواتے تھے تب وہ پانچ منٹ بات کر کے خوش ہو جاتے تھے اب تو لگتا ہے ایک ایک گھنٹے بات کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے یہ نہیں کر پات ایک دوسرے کو دکھ تکلیف کو بانٹ نہیں پاتے
ہاں کیونکہ آج کل کے ٹائم پہ ایک بات میں نے دیکھا ہے آج کل کے ٹائم پہ لوگ کو چالاکی کرنا پسند ہے مطلب لوگ کو جہاں فائدہ دکھتا ہے نا وہاں پرس اگر سامنے والے کا کوئی سیکریٹ ہو گیا یا کوئی بھی ایسی کمزور چیز جس سے مطلب سامنے والا بہت زیادہ ہرٹ ہو جائے وہ چیز کو بولنے سے بھی نہیں کتراتے اگر ان کا فائدہ ہوتا ہے تو تو مطلب یہاں سے سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے پہلے کے زمانے میں کیا تھا کہ بھلے ہی وقت نہیں رہتا تھا زیادہ بات نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو بھروسہ رہتا تھا ایک دوسرے پہ کیونکہ اتنا مطلب اتنا سارا چیز ایک ساتھ نہیں ہو رہا رہتا ہے مطلب انسانوں کی لائف میں ابھی ہم لوگ ہر کہیں سے مطلب بھرے پڑے ہیں ٹی وی میں الگ کنٹینٹ چلتا ہے موبائل میں الگ چلتا ہے پھر سامنے الگ چلتا ہے پھر اس کے بعد آفس میں الگ کانٹیکٹ مطلب پورا پورا دن بھر مطلب ہم لوگ کو مینٹل ہی مینٹل چلتا رہتا ہے دماغ ہی ہم لوگ کو پورا دن چلاتا ہے فزیکلی ہم لوگ بہت ہی کم چلتے ہیں
فرمایا آپ نے جی بالکل صحیح فرمایا اور بات چیت بھی نہیں ہونا ایک دوسرے سے بہت بڑا آج کل یہ ہے یہی سب وجہ سے لوگ ڈپریشن مانسک بیماری آج کل بہت بڑھ رہی ہے مانسک کسی کو سکون نہیں مل رہا راتوں کو نیند نہیں آ رہا رات میں سونے کے لیے آجل دوا لیا جا رہا ہے مطلب آپ سمجھ رہے اتنا لوگ
وہی تو دوا تو ٹھیک ہے دوا لینے والے ٹھیک ہے لیکن یگ لوگ جو دوا لے رہے ہیں مجھے وہ سوچ کے بڑا وہ لگتا ہے ڈر لگتا ہے کہ
ایک صحیح بتایا صحیح فرمایا آپ نے جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے جب ایج ہو جاتا ہے بو تو تو وہ پرابلم ہوتا ہے تو چلتا ہے لیکن آج کے ٹائم میں جو جنریشن ان کو نیند نہیں آ رہا ان کو ڈپریشن ہو ان کو مانسک تناؤ ہے اب بتائیے کیا
کیونکہ پیرنٹس مطلب ماں باپ بھی ان کے یہ سکھ دکھ کو سمجھ نہیں پا رہے ان کو
کیوںکہ صحیح بتاؤں نا میں میں بتاؤں نا اس کا کیا مین روٹ کاز ہے اس کا میں یہ ہے کہ مطلب انڈیا کے بارے میں بتاؤں انڈیا یا ڈیولپنگ نیشن کے بارے میں بتاؤں تو وہاں یہی ہے کہ سروائول ان کا مین پوائنٹ ہے ڈپریشن لگژری ہے سروائول ان مین پوائنٹ ہے ڈپریشن وہ لوگ جاتے ہیں ڈپریشن میں وہ لوگ جاتے ہیں جنرلی جن کے پاس مطلب وہ رہتا ہے ایک طرح ایک فائنشلی سپورٹ رہتا ہے یا کچھ اور رہتا ہے تو وہ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں اب یہاں پہ سروائول ہی چل رہا ہے آپ کے اس جاب سے نائن ٹو فو والے جاب سے پرائیویٹ جاب سے یہاں پر سب کو پورا دن اپنا دماغ لگا کے کام کرنا ہے بھلیے آپ کتنی بھی اسٹریسڈ آؤٹ برن آؤٹ آپ کے اندر تنی بھی ٹینشن ہو آپ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ اب آپ مطلب آپ ایک بریڈ ونر ہو ایک گھر کے
جی جی
ہوں اگر آپ ایسے ڈھیلے پڑ جاؤ گے تو پھر گھر کیسے ہی چلے گا
پر مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ سب جاب یہ سب بھی تو آج کل وہی ہے نا کہ کب نکال دے کب یہ کر دے کئی لوگ کو تو ان کا بھی مطلب ٹینشن رہتا ہے تو وہ لوگ زیادہ راتوں کو نیند نہیں آتا کہ مجھے گھر چلانا ہے مجھے بچوں کو پڑھانا ہے کھلانا ہے پلانا ہے اور اگر جاب کا بھی آپ دیکھو تو مطلب نوکری بھی اج کل ایک دم پرماننٹ نہیں ہے گورمنٹ جاب بھی مل رہا ہے تو وہ سب بھی ایک مطلب بہت بڑا کارن بن رہا ہے
کی طرف جاتے ہیں اور گورنمنٹ جاب والوں کو مطلب جتنی ریلیں آتی ہیں کہ گورنمنٹ جاب کا لڑکا تھا اسی لیے شادی ہوگی ایسے ایسے تو کچھ غلط نہیں آتے کیونکہ اس میں اسٹیبلٹی ہے اگر آپ کا ایک بار گورنمنٹ جاب لگ گیا تو پھر اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں نکالا جائے گا آپ پر
جی جی بالکل صحیح فرما آپ نے
لیکن وہی اگر پرائیویٹ کے بارے میں بات کرو تو وہاں پر جیسے کمپنی کا نیب کے حساب سے پیسے ایسے نہیں کہ نہیں ملتے پیسے ادھر بھی بہت ملتی لیکن اسٹیبلٹی نہیں رہتی جب من کے
صحیح بات صحی فرما آپ نے جی یہی وجہ جی مے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے مطلب
کہ ان کو ضرورت تھا تو وہ رکھے پھر ان کا جب ا مطلب ا پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہونے والا تھا تو مجھے آف بورڈنگ کر دیا مجھے
ہاں مطلب وہی کانٹریکٹ کے بیسس پہ ہوگا نا وہ تو ہو جاتا ہے دکھ ہونے لگتا ہے نا
ہاں کیونکہ اگر میں تو ویسیے نہیں ہوں کہ مجھے گھر چلانا ہے پھر بھی ایک وہ رہتا ہے نا ایک شوق رہتا ہے کہ میں کروں کام کو اور مجھے کام کرنا پسند بھی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے جی جی بالکل صحی فرمایا آپ نے اپنے پیسے کما کے اپنے پہ خرچ کرنا بہت سکون ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور کیا ہے نا ٹی وی یہ سب دیکھنے سے اچھا ہے کھ جاب کر لو کچھ کر لو اچھا
ہاں بھائی ریل وغیرہ یوٹیوب وغیرہ میں ٹائم پاس کرنے سے اچھا ہے کہ کچھ کمانے کے لیے کچھ سورس ڈھونڈو اور کما لو کیونکہ مطلب ایٹ لاسٹ ہم لوگ کی ساری ضرورت پیسے ہی پورے کریں گے
جی جی بالکل چلیے پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ